السحمد اللہ
وعلیکم السلام
چاچا جی آپ ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہو
گر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہو اور ٹھیک ہے
ہاں میں ٹھیک ہوں کیسی طبیعت ہے
چلو شکر خدا کاا
اچھا اور باقی سب ٹھیک خیریت سے
ہاں ٹھیک ہے اسسپکتی دوپ بہت مگر یہ اس میں ہوا میں وہ چلتا نہیںا ہو چلتی نہیں ہے کیونکہ ہیمیڈیٹی بہت ہے
ہاں ہیمیڈیٹی ہے بہت
ہیمیڈٹی بہت نہیں گرمی نہیں ہے ہیمیڈیٹی ہے گرمی نہیں ہے یہ تو گرمی نہیں ہے ہیمیڈیٹی ہے
ہاں وہ تو ہے
صبح کے وقت ٹھنڈی ہوائ چلتی تھی کہیں سے بارش گر رہی ہوگی کہ کئی جگہوں پر بارش گر رہےی اور ب بادل بھی پھٹ گئے ہوں گے اور چلو ٹھیک ہے کھانا کھیا
ہاں ہاں میں نے کایا آپ نے کھایا کھانا
کونا ک
سالن کیا تھا
سالہ یہ ساگ تھا اور اور چٹنی تھی
اچھا اچھا اچھا
ہاں
ا ٹھیک ٹھیک ہےل کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں
جو جو میسر ہوگا وہی ہے کیونکہ اس وقت مہنگی بازار ہے یا نکری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نکریی کی ز ضرورت س نہیںی ہوتی ہے انک مہنگی بازار بازار بہت مہنگا ہے
وہ تو ہے میں نے تو سنا ہے آپ میں نے تو سنا ہے آپ چار چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ چیزیں لاؤ یہ چیزیں لاؤ مٹھی لؤ پکوڑا لؤ
نہیں میں پیسہ دیتا ہوں اس کے لیے
پلاؤ
میں مسالہ وہ کبھی کبھی کھاتا ہوں کیونکہ میں ایک ہی جگہ پر بیٹھا گیا ہوں اسی لیے یہ ہوتا ہے ایک ہی جگہ پر بیٹھ گیا ہوں اس لیے
کہتے ہیں نا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اس لیے میں نے بولا میں نے یہی سنا
مہنگا مہنگائی بڑی تو تو میں میں اس وقت نوتوان آدمی ہوں مجھے میرا دل چاہتا ہے وہ کھاؤں یا یہ کاؤ یہ بار بار نہیں کھا ڈیلی نہیں کھا کبھی کبار کھاتا ہوں
اچھا اچھا ٹھیک ہے ہاں کبھی کبھی کھانا چاہیے لیکن بار بار بار بار تو نہیں ہے
میں اس وقت ایک ہی جگہ پر بیٹھ گیا ہوں میں میں اڑتا ہوئے پرندہ تھا اب خدا نے ایسی بیماری چھوڑ دی تو یہ ایک
نہیں قسمت قسمت میں لکھا ہوتا ہے کیا کریں آزمائشا اللہ کی اس میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے ہے کہ نہیں
ہاں وہ کسی کسی بندے پر بہت مرما ہوتا ہے کسی پر گذب کرتا ہے اور میرے
نہیں نہیں نہیں یہ غازب تو بالکل نہیں ہے یہ حقن مہربانی ہے کچھ کمیاں ہیں کچھ آزمائشے ہیں تو وہ تو ہے لیکن اللہ نے کچھ اس سے زیادہ
اگر میں آزائش پ پھر کیوں نہیں آزماش میں پہلی پہلے ہی دن سے آزماؤش میں ڈالتا ہے میں پڑھتا تھا میں انہ دنوں دن رات پڑھتا تھا میرے باباپ وہ کہتے تھے پڑھو وہ پیسہ نہیں دیتے تھے جس طرح آج کل کی لڑکوں کو میسر ہے سب کچھ ان دنوں انہیں میسر تھا بہت غریبی تھی لیکن میں رات بھر پڑھتا تھا میں میری جو یہ بڑے بائی کی جو بی ہے وہ اپنے اپنے بیڈیو کو بتاتا ہو بتات بتاتی تھی کہ یہ تمہارا انکل یہ رات رات دن بھر یہ پڑھتا ہے میں اس کی کبھی کبھار میں اٹھتی تھی اور دیکھتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کتابوں کے ساتھ پڑھتا تھا اور میں نے بہت محنت کیا اپنی جوبانی میں تو پھر کچھ مرحلہ پا گیا لیکن اب لیکن اب بیماری خھدا نے چھوڑ دی ہے میرے میرے جیسے بوڑھے جو ہیں وہ جوان جیسے لگتے ہیں جو مجھ سے بوڑھے ہیں جو م سے سینئر ایج میں ہے وہ چھوٹے لگتے ہیں لیکن خدا نے مجھ پر بیماری ایسی چھوڑ دی کہ میں ایک ایک جگہ سے دوسری جگہ تک مشکل سے چلتا ہ
اللہ آسانی کرے گا اللہ آسانی کرے گا انشء انشاء اللہ اللہ پہ تکل رکھنا چاہیے وہ اپنے اپنے اپن مطلب اب جو اس کے بندے جو ہیں جو توقل رکھتے ہیں اس پہ ان کو کبھی وہ رسوا نہیں کرتا نہ ان کو پھر زیادہ تر وہ تکلیف میں رکھتا ہے وہ غفور الرحیم ہے بس اسے مانگنا چاہیے تو غفور الرحیم ہے اس اس کو تو اس کی جو ہے رحمت وہ بہت وسیع ہے
میں بھی انتظار کرتا ہوں
اس کی جو رحمت ہے وہ اس کے غصے پہ غالب ہے
میں بھی اپنا دامن پھیلا پھیلا کے رکھا ہوں
ہاں بس اللہ کے سامنے کا دامن پھیلانا ہے بس باقی دنیا والی کچھ نہیں دیں گے بس اللہ دے گا اللہ دینے والا چھیننے والا سب کچھ ہو ہے
موبائل یہ فیس بک پر یہ کبھی کبھار یہ یہ چٹکلا فنی فنی پروگرام ایپ وائرل ہوتا ہے ایک ایک ایک وائرل میں یہ ایک چھوٹی لڑکی اپنا دمن پھیل ہو اوپر دیکھتی تھی اور ادھر وہ پائپ تھی پائپ ایک قسمی پائپ تھی اور وہ اپنا دامن تھال رکھ رکھی تھی فلائی دام رکھی تھی پھر
جی
اس اس پہ اس کے دامن میں روپئے پڑتے ہیں پھر وہ خوش ہوتی ہے تو چلتے ہے اس کے بعد دوسری دوسریے لڑکے آتی ہے لڑکا آتا ہے لڑکا آتا ہے چھوٹا لڑکا وہ بھی اپنے دمن پھیلاتا ہے اس کو بھی پیسے ملتے ہیں پھر ایک پھر دوس اب اس کے بعد اب کھٹا کھٹا آدمی آتا ہے وہ بھی دامن پھیلائے رکھتا ہے اور اس کو اس کے برک اس کو پیسہ نہیں ملتے اس کو وہ تمام کچڑا گڈا کڑ کے رسو اس کی اس کے بال پر بال بھی اس کو اسے پورا بڑھ گیا اور اس کے کبڑے جسمانی کبڑے وہ بھی میلے ہوگئے
ہوں
وہ پھر وہ چلتا ہے چور کی طرف بھگتے چور کے لڈی لنگ صی اسی طرح چور کی طرح وہ چلتا ہے وہ میں بولتا ہے کہ میں برباد ہو گیا ہوں یہی اکشر خدا صاب ہمارے ساتھ کرتا ہے بندو کے ساتھ کسی کو دیتا ہے کسی کو ایسے ہی مذاق کرتا ہے
نہیں وہ مزہ وہ ہر کسی کو دیتا ہے اپنے اپنے حساب سے کسی کو کم دیتا ہے اور کسی کو زیادہ دیتا ہے یہ تو یہ بات اصلی ہے کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے بس یہی بات ہے باقی وہ دیتا سب کو ہے
چلو ٹھیک
اور فرمائیے باقی سب
چل تو میں دیکھتا ہوں باہر آج سے پندرہ پندرہ چودہ سال پہلے میں دیکھتا تھا وہ چڑیاں کی چہ چاہ سنتا تھا اب کبھی کبھار چڑیا دیکھتے ہے جب سے یہاں یہ کشمیر میں موبائل چالو ہو گئی اور یہ جو ان کے یہ اینٹینا ہے اور اس سے یہ چڑیا ختم ہو گئی
ہاں بالکل
اور کئیوں نے اپنے ہاں یہ رشتے داروں میں ایک دوسرے پر مقدمہ چڑھایا ایک ایک آدمی کے یہ صحن میں اس نے ڈالا وہ وہی اینٹینا موبائل کا کسی اٹینا ایئرچل کا یا کسی دوسرے کا اور دوسرے آدمی نے اس کے اس کا قریبی رشتہ تھا اس سے اس کو م مقدمہ کر دیا کٹ میں کہ مجھے اسے مجھے اسے خطرہ ہے صحت کے لیے لہذا اس کو بتائی کہ یہ بند کر دے قریبی رشتتے دار ہے ایک دوسرے کو اور یہی انٹینا یہ کشمیر میں ہی ہے جگہ جگہ
اک ہے
پھیلائی گئی ہیں اس لیے اس کا اثر بہت پڑتا ہے
ہاں ہاں ہاں بالکل
بہت پڑھتا ہے جسم پر بہت پڑتا ہے صحت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے کئی آدمی کو وہ سننے کی طاقت ختم ہو گئے وہ بہرے ہو گئے اس کی وجہ سے
ہاں ہاں بالکل
چلو اب اور اور ہ
چاچی ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے
اچھا اچھی بات ہے وہ اچھا وہ بہنا ٹھیک ہے
ہاں تو وہ بھی ٹھیک ہے
چاچی کا
وہ تو نیچے ہے
اچھا اچھا
نیچے
اچھا ٹھیک ٹھیک اور اور باقی
باقی ٹھیک ہے بس دعا شکر اللہ سے دعا کر تھا اور کیا خدا بہت بدا ہے
ہاں مشک بہت رحیم ہے قریب ہے
وہ بہت بڑا ہے
ہاں ہاں
ایک واقع ہے کہ ایک دن ایک ایک ایک پنڈت وہ مندر میں
پارٹ پڑھتا تھا پھ پڑھتا پڑھتا پڑھتا وہ اس کو اس کو وہ بھگوان کا نام لیتا تھا اور اچانک اس کے زبان سے نکل گیا وہ ایک لفظ
یہ ابدی
اور اللہ تعی اس کی آواز سناو کہ ا ارے بندہ میں حاضر ہوں اور جبریل علیہ السلام نے یہ آواز خدا کی سنی میں بندہ میں حاضر ہ یہ کس لیے فرمایا تھا
پل کہ دربر میں کسی بندے کے کہم میں حاضر ہوں جبریل جبریل کو بتایا اے جبریل جاؤ کائنات میں جاؤ اور ڈھونڈو وہ وہ میری جو میری عبادت خانی ن میں ہے وہ کوئی بندہ ایسا مانگتا تھا میں نے کہا ہے اس کو ہاں میں ہاں ضرور
پھر وہ گئے تمام دنیا میں جہاں کئی بھی عبادت خانے تھے ادھر گیا کچھ پتا نہیں ہے وہ پھر واپس آ گیا خدا خوبت بری تلا میں نے کوئی کوئی نہیں پھر فی الح آپ کی عبادت گاہوں میں کہیں مجھے کوئی بندہ نہیں نظر آیا یہ کس لیے بتایا تھا کہ میں بندہ میں حاضر ہوں پھر اللہ تعالی نے بتائی کہ جبریل جاؤ فلانی مندر میں جاؤ
اور دیکھو اور وہ گیا تو ادھر کوئی پادادری ادھر بھگوان کے سامنے وہ پاٹ شاٹ کرتا تھا
پھر باری تال نے بتایا کہ باری تال آپ یہ